وعلیکم الل سلام آپ ٹھیک ہو
ہاں بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
الحمد للہلہ
اور سنائیے کیا حال چال
بس بیٹھے ہیں آپ بتائیں
بس ہم بھی ابھی گھر پہنچ ج بس بیٹھنے والی ہوں ہے
اچھا ٹھیک
ہاں
اور بتائیں چائے نوٹس نیند سے لڑائی بورڈ ایگزام کیتا عنی اور بیچ بیچ میں ایک شیر کی انگڑائی
ہاں ہاں ہاں ہاں
روز کے کام وہی ہے پرانے خواب نئے ہیں پر راستتے سہانیے
ہاں بالکل خواب نئے ہیں راستے سہانے روز کے کام وہی ہے پرانے
ہاں کیا کر سکتے ہیں روز بھی کرنا تو ہے ہی
ہاں کرنا تو ہے آپ کو پتا ہے مطلب آج کل کا جو وقت ہے نا
ہاں
وہ بہت نا مطلب انسان کا پتاہ نہیں چلتا ہے دل کہاں سے نکل جاتا
ہاں مٹی کے چراغ سے رات کاٹتی ہیں محنت سے ہی کس پتہ لگتی ہے
ہاں بالکل یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے محنت سے ہی قسمت پلٹتی ہے
کیا کیا کرے
میں بول رہی تھی میں مطلب ناج آج کل دن کا پتہ نہیں چلتا انسان چاہتا ہے کہ وہ دن میں سارے کام نپٹائے مگر وقت صرف دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ انسان کی شخصیت بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر کرتا ہے جو شخص وقت کا جو شخص وقت کا احترام کرتا ہے وہ دوسروں کا بھی احترام کرتا ہے ایسا انسان ذمہ دار
ہار کر نہیں ہار کر نہیں اب جیت کر تھکنا ہے
جی بالکل ہ کر نہیں اب جیت کر تھکنا ہے
ہاں ہاں اور کیا کاغذ کالا ہو یا قسمت کالی کوشش روشن ہوتی ہے دیوالی
او یہ تو م مطلب یہ جو بات آپ نے کہی نا مطلب بات کہیں ملے گی ہی نہیں
کتابیں کہتی ہیں مجھ سے چپکے چپکے تو لڑتا جار جیت تری ہی پکی ہے
ہاں جی بالکل جی بالکل میرے خیال میں انسان کی اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ اپنے وقت کو پہچانے اگر ہم روزانہ صرف چند گھنٹے بھی کسی اچھے مقصد کے لیے مستقل استعمال کریں تو چند سال بعد ہماری زندگی مکمل طور پر بدل سکتی ہے چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں
ہاں اور کیا
ہے نا
جی جی
تو مطلب انسان کو کام کرتے رہنا چاہیے ہر وقت اپنی جو یہ ہے کیا بولتے ہیں میری نظر میں اگر انسان اپنی زندگی میں کسی ایک چیز کو اپنا اصول بنا لے تو وہ محنت ہونی چاہیے کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ترقی اور عظمت نظر آتی ہے ان سب کے پیچھے ایک چیز مشتکر ہوتی ہے اور وہ ہے محنت بغیر محنت کے انسان نہا صرف خوب تو دیکھ سکتا ہے لیکن ان خواب کو حقیق تبدیل نہیں کر سکتا
ہاں ہاں زندگی بالکل بورڈ ایگزام جیس ہے بس فرق اتنا ہے کہ اس کا سلیبس کوئی نہیں دیتا کبھی سرپرائز ریسٹ آ جاتا ہے کبھی رزلٹ بنا کاپی چیک کے آ جاتا ہے صبح آرام بجتا ہے اور زندگی بولتی ہے اٹھ بیٹا بھاگنا ہے ہم بولتے بس پانچ منٹ اور اس پانچ منٹ کی لڑائی میں ہی آدھی زندگی نکل جاتی ہے کیا کرے اب اس ایگزام میں ہر سبجیکٹ کمپلسری ہے خوشی غم محنت نیند سے دوستی اور چائے سے محبت پریکٹیکل میں لوگ کہتے ہیں اسمائل کرو پرووا میں پوچھ لیتے ہیں فیوچر کا کیا پلان ہے کیا کر سکتے ہیں سب سے فنی پارٹ زندگی کے پاس اریزر نہیں ہوتا جو لکھ دیا لکھ دیا غلطی کرو تو وائٹنر لگانا پڑتا ہے اس کا نام ہے سیکھنا پر پھر بھی یہ ایگزام اچھا ہے یہاں نمبر سے زیادہ ایکسپریئنس کاؤنٹ ہوتا ہے کبھی فیل ہو کر ہو کے بھی ٹاپر جیسا فیل آتا ہے کیونکہ گر کر اٹھنے والے زندگی فل مارکس دیتی ہے تو تو پیپر لمبا ہے ٹائم کم ہے اور چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اس لیے بس اتنا یاد رکھو کاپی کرنے سے زندگی پاس نہیں ہوتی جینے سے ہوتی ہے
جی بالکل وہ ہے نا ہار کر گرنے والے کو ہی بازی کر کہتے ہیں
ہاں ہاں اور کیا
محنت دراصل وہ قوت ہے جو ایک عام انسان کو غیر معمولی بنا د دیتی ہے اکثر لوگ کامیابی انسانوں کو کو دیکھ کر س صرف ان کی کامیابی کو دیکھتے ہیں مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کامیابی کے پیچھے کتنی راتوں کی ج جاگ کتنی کامیابی اور کتنی مسلسل کوششیں شامل ہوتی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں نا حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کبھی اچانک نہیں مل ت بلکہ مسلسل محنت کا نتیجہ ہوتی ہے
ہاں ہاں اور کیا ہاں
قدرت کانیا ازام بھی میرے خیال سے ہمیں یہ ہی سبق دیتا ہے کہ ایک انسان ایک کسان
ہاں ہاں پشپا پشپا نام سن کر فلاور سمجھے کیا فائر ہے میں مور جب کوئی بولے تج سے نہیں ہوگا زندگی بڑی ہونی چاہیے لمبا نہیں آنند مارک سے زیادہ سیکھ میٹر کرتی ہے دوستی کا ایک اصول ہے میڈم نو سوری نو تھینک یو
جی بالکل بس بییک گراؤنڈ میں شور مطلب یہ
جب دوست نوٹس شیئر شیئر کرے بنا ناٹکے
ہاں تو پھر برا لگتا ہے ایک تو دوست سیتے ٹائم تک اور پھر نوٹس بھی نہیں دیتے اسی لیے یہ دنیا بس خود پہ ہی ہے ڈیپینڈ خود پہ ہی رہنا ہے
جی بالکل پہلے امی کہتی تھی جلدی سے سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے تب لگتا تھا نیند ہماری سب سے بڑی دشمن ہے اب زندگی نے ایسا سبق سکھایا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے جا کر سو جاؤ تو انسان اسے اپنا سب سے اچھا دوست سمج
مہربانی کر کے آپ بیک گراؤنڈ میں شور نہ کریں
پیچھے سے ہی آتا ہے کتاب صرف کاغذ کا کاغذ کا گچھا نہیں ہوتا وہ ٹائم مشین ہوتی ہے ایک پیج پلٹو اور سیدھا ا اخبار کے اکبر کے دربار میں اگلا پیج پلٹو تو مارس پہ پہنچ گئے بنا ٹکٹ بنا وائے اسکول میں کتاب کا رشتہ ہم سے بڑا عجیب ہوتا ہے سال کی شروعات میں اس کی خوشبو سے پیار ہوتا ہے بیچ میں لگتا ہے کون لکھتا ہے یہ سب اور ایگزام کے پہلی رات کو وہی کتاب ہماری بیسٹ فرینڈ بن جاتی ہے تو ہی میرا پیار ہے تو ہی میری بندگی والا سین ہو جاتا ہے
جی بالکل یہ تو بڑی جی بولیے
خوبی یہ ڈانٹتی نہیں سمجھاتی ہے ٹیچر بولے کل ٹیسٹ ہے تو نیند اردو ہے پر کتاب بولے ایک چیپٹر اور تو ہم خود ہی پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی اور سب سے مز دار بات کتاب کے پاس کنٹرول پلس زڑ نہیں ہوتا کیا کر سکتے ہیں پھر بھی غلطی سدھار دیتی ہے زندگی میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو کتاب کھولو کوئی نہ کوئی جواب مل جاتا ہے جیسے تھری ایڈیٹس کا رینچو بولا کتابیں بہت کچھ بولتی ہے بس پڑھنے والا چاہیے آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں گوگل کر لو پر گوگل صرف انفارمیشن دیتا ہے کتاب امیجنییشن دیتی ہے گوگل بتائے گا شاہ جاں شاہ جہاں کون تھا پر کتاب اس کا اس کے پیار کی کہانی محسوس کروا دے گی تو دوستوں فون تھوڑا ریسٹ دو اور کتاب کو دوست دو اور کتاب کو اپنا دوست بناؤ کیونک کتاب وہ دوست ہے جو کبھی سین کر کے چھوڑتی نہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھا کے ہی جاتی ہے
جی بالکل کبھی کبھی میں سوچتی ہوں نا کہ زندگی بھی ہمارے ساتھ بڑا عجیب مزاق کرتی ہے بچپن میں ہم کہتے تھے بس جلدی سےے بڑے ہو جائے اور اب بڑے ہو کر دل کرتا ہے کسی سے پوچھے واپس ایک چینج ہو سکتے ہیں کیا بچپن میں لگتا تھا بڑے ہو کر اپنی مرضی کریں گے اب حقیقت یہ ہے کہ مرضی تو آج بھی نہیں چلتی پہلے امی بولا امی ابو چلاتے تھے اب حالات چلا رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے پاکٹ منی کم ملتی تھی اب سیلری آتے ہیں اور ایک دن میں غائب ہو جاتی ہے
زندگی نام کی سائیکل میں نہ گیئر ہے نہ بریک پیڈل مارتے رہو بس کبھی سیدھا راستہ ملتا ہے کبھی گڈھے اور کبھی لوگ سائڈ سے بول دیتے ہے بیٹا اور تیز چلاؤ زندگی کا ٹائم ٹیبل کوئی پرنسپل نہیں بنا تھا صبح آرام سے پہلے اٹھ جاؤ تو تو شرما جی کا بیٹا بن جاتے ہو اور پانچ منٹ لیٹ ہو جاؤ بس کرئر ختم دونوں میں کامن کیا ہے لوگ بولیں گے ہی ایگزام میں تین گھنٹے ملتے ہیں زندگی میں پورے چوبیس گھنٹے پر سلبس کا پت نہیں کبھی دوستی کا ٹیسٹ کبھی محنت کا پریکٹیکل کا کبھی دل کا وائوہ کاپی کرنے کا آپشن نہیں خود ہی لکھنا پڑتا ہے سب سے فنی پ زندگی و اسٹیٹس جی ہے ٹینٹی فور گھنٹے میں پرانی ہو جاتی ہے کل کا ٹینشن آج یاد بھی نہیں رہتا اوور آ اس بولنے سے سچ میں کام بن جاتا ہے تھری ایڈٹ میں جیسا ہم نے دیکھا ہے کیا کریں زندگی کو چلانا پڑتا ہے اینڈ میں بس میں اتنا ہی بولوں گی زندگی بورڈ کا پیپر نہیں جو ایک بار بگڑ گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا یہاں سپلیمنٹری ہوتا رہتا ہے مارکس کم ہو سکتے ہیں پر کوشش کا فل کریڈٹ ملتا ہے
جی بالکل زندگی نام کی اس سائیکل میں نہ بریک ہے نہ آرام بس پیڈل مارتے ہو مسائد پیچھے بیٹھ کر مفت کی سواری کرے کر رہے ہیں زندگی نام کی سائیکل میں نہ بریک ہے نہ واپس موڑنے کے کا ذریعہ ایک بار چلے تو تو بس بیلنس بناتے رہو
ہاں ہاں اور کیا کر سکتے ہیں اس زندگی کو تو چلانا ہے اب آئے ہیں کچھ کر کے ہی جانا ہے
ہاں اور کیا زندگی نام کی سائیکل میں چین کبھی بھی اتر سکتی ہے چین کبھی بھی اتر سکتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ میکینک بھی ہم خود ہی ہوتے ہیں
جب بادل گرجتے ہیں اور پہلی بوڈ ٹپک کر گڈھے میں گرتی ہے تن کی آواز آ ہے بچے چلاتے ہیں بارش آ گئی وہ ایک بوند پورے گاؤں کا موڈ بدل دیتی ہے گڈھا دھیرے برتا ہے جیسے زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں مل کے بڑا سکون بن جاتی ہیں سب گڈھا ایک بوند سے نہیں برتا روز تھوڑا تھوڑا بورڈ کی تیاری بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے پانی جمع کرتے ہیں ویسے ہی محنت جمع کرو رزلٹ کے دن پورا گڈھا چھلک جائے گا گڈھا بر جائے تو سب کو پلا دو کوشش بنتے سے کوشش بٹنے سے بڑھتی ہے خش خش ج زندگی میں جب سوکھا لگے چاٹ پہ ایک گڈھا رکھ دینا بارش میں آئے گی اور ا اور امید پر کیونکہ محنت کی بوند جب گتتی ہے قسمت کا گڈھا چھلک جاتا ہے
جی بالکل زندگی کی سائیکل کا اصول عجیب ہے رکو تو لوگ آگے نکل جاتے ہیں چلو تو تھکان مار دیتی ہے زندگی نام کی سائیکل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مینول کسی کو نہیں ملا
فر بج ہے شا ہاں ہاں سوپر ہاں اور کیا
ہمیں ش